سلا والا
وعلیکم السلام باجی کیسی ہیں آپ
بس بس میں تو ٹھیک ہوں آپ بتاؤ کیسی ہو آپ نے تو بالکل ہی درشن دینے وہ کر دیے آپا کہاں بزی چل رہی ہو ہے عید کا چاند ہو رہی ہو آپ تو
ارے بس پوچھو مت باجی ایسا کچھ نہیں ہے میں یہ تھا کی میرری نا تھوڑی نا گرریجویشن تو ہو گئی تھی اب میں نے سوچا کہ میں اپنی پوسٹ گریجویشن اور کر لیتی
یہ تو بہت اچھا کر رہی ہو آپا آپ
تو اب اج ہی اسی کے تھوڑے امتحان چل رہے تھے تو امتحانوں کے چکر میں باجی میں نا تھوڑا وہیں بھیجی تھی
نہ نہ پھر تو کوئی بات نہ آپا مجھے لگا پتا نا کیسے آپا ناراض ہو گئی کیا بات ہو گئی بالکل ہی گفتگو کرنی بند کر دی آپا نے تو
نہیں اب دیکھو بازی یہ تھا کہ جب ہم پہلے پر جب تک شاد نکال نہیں ہوا تھا تو اسکول جاتے تھے کالج جاتے تھے تو امی گھر رہتی تھی ہم اپنا پورا فوکس پڑھائی پر ہی کرتے تھے اپنی پہ ا باجی یے ہے کہ دیکو گھر ہے گھرستی ہے پریوار ہے بچے ہے سبزا مالنا ہوتا اس میں باجی امتحان چل رہے تھے سچ میں اتنی ٹینشن ہو رہی تھی بس میں تو اللہ سے یہ کرتی ہوں تو بس میں تو پاس ہو جاؤں باجی بس
نہ نہ باجی محنت کرو دیکھو ا اور سکشا کی کوئی عمر نہ ہوتی ہے باجی جب جی چاہے جب اپنی سکشا کمپلیٹ کرو ا اس سے تو تعلیم ہونا بہت بڑی بات ہے ہر کسی کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے بازی تو تالم بیچ میں چھوٹ گئی بازی میں تو اتنا پریشان ہوں میں تو کہہ رہی بتاؤ نکاح کر کے میں تو ایسی فس گئی میں نہ تعلیم پوری کر پائی امی ابو نے جلدی شادی کر دی مجھے تو اس کا ریگریٹ زندگی رہے گا
اوے تو باجی آپ پرائیویٹ بھی اب تو بہت اسی سویدھائیں چل رہی ہے آپ پرائیویٹ
ہاں میں تو آپا کتنی بار کوشش کر لی چوری چوری سے بھی سوچ لیا ہیں لیکن شوہر پھر کہہ دیتے بچے سنبھالو گی یا تم پڑھائی پہ دھیان دو گی بچوں کوئی پڑھا لو آپا میری زندگی تو بڑی گیرک ہو کے رہ گئی ہے
آپ ایک کام کرو نا باجی ہمارے نہا جاننے والے ہیں ایک آپ میں میں آپ کی ان سے بات کراؤں گی آپ ایسا کرنا کہ آپ اپنا ایڈمیشن اپنا پرائیویٹ کر لو اور آپ کو یہ ہے کہ پڑھائی کیسے ہو گے تو باجی یوٹیوب پہ اتنی اچھی اچھی آپ وشواس نہیں کرو گی ایسا ایس اتنا اچھا اچھا پڑھاتے ہیں کسم سے ایسا لگتا ہے کہ کالجوں میں اسکولوں میں بھی ٹیچر نہیں پڑات
ہوں ہوں وہ تو میں نے دیکھا ہوا ہے وہ بڑی اچھی مطلب کلاسز دیتے ہیں
یہ تو ہے تو باجی آپ ایسے ہی کر کے دے
میں کروں گی آپ مجھے بتانا ٹھیک ہے ورنہ بڑی دل و تمنا ہے میں اپنی وہ پوری کروں آگے کی
اور سچ بتاؤ باجی دیکھو اپنے پیروں پہ کھڑے ہو آج کے ٹائم میں دیکھو جو ہم پڑے تھے وہ ہمارے بچے نہیں پڑھ رہے ہیں اور جو اب ہمارے آگے کا ٹائم آئے گا تو ہم اپنے بچوں کو بھی پڑھا نہیں پائیں گے
آپا یہ تو آپ نے میرے من کی بات کہ دی اتنی ٹف ٹف کتابیں ہیں آپ میں تمہیں دیکھ کے بھی ایسے لگتا ہے ہائے ہائے یہ کیسے کریں گے میں اپنے بچے کی ورک کراتتی ہو نا آپا میں دیکھ ہو ورک تو میں کرا لیتی ہوں لیکن کوئی کوئی سوال ایسا ہوتا ہے مجھے گوگل پہ جا کے سرچ کرنے پڑتا ہے آپ
یہ تو آپ صی کہہ رہی ہو اور باجی صرف یہی نہیں ہوتا کتابوں کے کوشن آج کل پرچوں کے کوشچن دیکھو ہم نے کبھی نہیں کیے تھے ہمارے دماغ میں نہیں آتے کوشن جیسے بچوں کے دماغ میں آتے ہیں
یہ تو صحیح کہہ رہی ہو آپ آپ ان کو تو اور پہلے چیزوں کر ہے تو امی یہ کیسے ہوا کیا ہوا انہیں تو پوری ڈیٹیل چاہیے آپ کو
پوری ڈیٹیل چاہیے اور سب کو سمجھانا پڑتا ہے بڑا مشکل پڑھتا تھا میں نے تو سوچا پھر میں نے اپنے شوہر سے
کے دیکھو اگر آپ چاہتے ہو کہ میں آ کے بچوں کو اچھے سے پڑھاؤں سب چیز کا کچھ سلیبس سمجھ کتنے بھی اچھے اسکول میں بھیج دو کتنا بھی اچھا ٹیوشن کوچنگ لگوا دو جب تک بچوں کو گھر نہیں پڑھایا جاتا نا کچھ سب کچھ بےکار سا لگتا ہے
یہ تو صحیح کہا آ پا آپ نے اسکول کی پڑھائی دیکھو الگ ہے ہے نا وہ اپنا کرا رہے ہیں لیکن گھر پہ بھی تو ہمیں کچھ تعلیم دینی پڑتی
تنی پڑتی ہے اسی چیز کو لے کے پھر میرے شوہر کو یہ چیز سمجھ آئی تو پھر میرے شوہر نے کہا کہ چل تو چنتا مت کر میں تیرا ایڈمیشن کرا دیتا ہوں پھر میرے شوہر نے ایڈمیشن کرایا باجی اللہ کے اے شکر ہے کہ میری بھی ایڈ کمپلیٹ ہو گئی ا
ماشاء اللہ یہ تو بڑی خوبصورت بات ہوئی بہن تم نے کمپلیٹ کر لی مجھے تو بڑا ہی خوش ہوا میں بھی کوشش کروں گی گھر میں میں
باجی آپ وشواس نہیں کرو گی کہ میں سچ میں ایسے لگتا تھا کہ میں کیسے کروں گی پاس بھی ہو جاؤں گی بچوں کو بھی پڑھانا سب لیکن باجی اتنا اچھا سب کچھ تھا میں نے آن لائن کلاسز لی ان سے پڑھا سچ میں باجی بالکل ایسا پڑھاتے ہیں جو جو بتاتے تھے نا یہ پیپر میں آئے گا یہ پیپر میں آئے گا سیم سیم کوشن بالکل مل جاتے تھے باجی بڑا ہی اچھا بڑی ہی اچھی تعلیم دی ہے انہوں نے اللہ کرے وہ خوش رہے سدا
یہ تو آپ نے صحی کہ باجی وہی ہے نا جب ہمارے دماغ میں ذہن میں کوئی بات چلی جاتی ہے نا ہمیں یہ کرنا ہے تو بازی پھر دل بھی کرتا ہے کرنے کا
تو ہے اور باجی ایک چیز بتاؤ یہ جو سچ میں بڑے نیک بند ہیں لا کے جو یہ آن لائن کلاسز دے رہے ہیں اس میں ہم جیسی جو گھر سے نہیں نکل پاتی ہاؤس وائف ہیں جو پڑھنا چاہتی ہیں ان کی اتنی مدد ہو جاتی ہے اللہ کا شکر ہے ان کا کی اتنی مدد ہو جاتی ہے کہ دیکھو ہم انہی کے بھروسے جا کے ہم اپنے پورے امتحان دے آئے ہمیں تو پاس بھی ہو گئی میں تو پڑی شکر گزار
یہ تو بڑی اچھی بات تو آپا مجھے بھی دیکھو بہت خوشی ہوئی ہے یہ سن کے ا آپ نے اپنی آگے کی پڑھائی پوری کر لی ماشاء اللہ ال آپ کو اللہ پاک آپ کو ساری دعائیں دے آپ کو یہ تو بڑا ہی اچھا کیا آپ نے
میں نے میں نے کہا تھا میں تو کہہ رہی تھی م کی باجی کو بھی پڑھنے کا بڑا شوق کہ وہ نہیں نہیں میں نے اکثر دیکھا ہے آپ کو کتابیں لے جاتے ہوئے تو میں نے کہ باجی کو بتاؤں گی میں تو باجی سے کہوں گی باجی بھی کہہ رہے ہیں آپ نے ایک بار کہا مجھے پڑھنے کا شوق ہے مجھے نئی نئی تعلیمیں لینا ہے
میں جب ہمارا نکاح ہوا تھا میں نے کہا چلو دونوں ڈالیں گے فارم ہے تب آپ نے منع کر دیا تو آپ کہ ابھی نئی نئی بات
نہیں نہیں بات ہے یہ تو آپ پتہ ہے ہی دیکھو باجی جب نہیں گھر ہو ہمیں یہ بھی نہیں ہوتا پتا ہوتا پریوار کیسا ہے اور شوہر کا کیسا ہے مجج شوہر کا کہ کیسا مزاج ہماری امی جان کا ہے سچ میں شروع شرو میں تو باجی پڑھائی ویسا تھا وہ تو ا اب بدل اب بدل گئے سب امی کا تو ابھی بھی تھوڑا منہ تھا بنا تھا کہ بہو کو اسکول پڑھا رہا ہے یہ کر رہا ہے لیکن میرے شوہر نے میرا پورا ساتھ دیا میرے شوہر نے کہہ دیا کہ اور جی اتنا سب کچھ ہوتا تھا باجی میں نے رو رو کے میں نے فرسٹ ایئر کے ایگزام تو رو رو کے دیے تھے باجی گھر کا پورا کام میرا چھوٹا بچہ چھوٹا ہاں بالکل گھر میں کوئی نہیں پکڑتا تھا لیکن میرے شوہر نے یہ کہہ دیا کوئی بات نہیں تو کر میں پڑھا رہا ہوں تو پڑھ کو سب یہ چاہتے ہیں تو نہ کرے لیکن تو کر میں چاہتا ہوں تو اپنے پیروں
صحی بات ہے دیکھو کتنے سب پوٹیپتی ہیں جب یہی تو ہے آپ ہاں ا اگر شوہر شپولٹیو مل جاتے ہیں تو ان شاء اللہ ہماری زندگی نا اور زیادہ رو نما ہو جاتی ہے بڑی خوش خشی ہو جاتی ہے دیکھنا ہے آپ اپ نے کہ ہماری دو تین وہ جو سہیلیاں تھھی ہے نا انہوں نے جیسے جیسے ہمیں بتایا تھا کہ اس کا شوہر سپورٹو نہیں ہے وہ کچھ نہیں کر تا گھر بھی کتنے اچھے بتاؤ آپا ایسے گھروں کا کیا کر لیں جس میں پتی سپورٹو نہ ہو
یہ تو ہے آپ کو نہیں پتا مکئی کے برابر میں وہ جو لڑکی کی تھی اس کی جس کا نکاح ہوا تھا کتنا اچھا پریوار تھا پڑھنے میں بھی کتنی اچھی تھی اور اس کے سسرال والوں نے پڑھنے نہیں دیا بالکل بند کرا دیا سب
یہی تو کہہ رہی ہوں آپا آج کل کی جو یہ ساسیں ہیں نا اپنے ان کو یہ ہے کہ ہم کو بٹھلا کے کھلائیں اور یہ سارا نوکروں والا کام کریں آج کل آپا وہ بہویں لے کے نہیں آتی وہ تو نکرانیاں لے کے آتی ہیں
تو آپ صحی کہہ رہی ہو مطلب ہمارے ساس ب تو تھوڑا یہ تھا کہ یہ پڑھائے گی پڑھے گی جی یہ باہر کرے گی یہ نوکری کرے گی تو حکم چلائے گی
ہاں یہی تو ہے ان کہ یہی تو مقصد ہو ہیں کہ ہمارے بیٹوں کو اشاروں پے نہ چاہیں گی یہ
میرے تو شوہر کو بھی سکھایا تھا میری ساس نےکوب مت پڑھا بچوں کو تو سنبھالے گا گھر کے کام تو کرے گا یہ تو کرے گا نوکری کرنے چلی جائے گی میں نہیں رہوں گی تو یہ کرے گی پر اللہ کا شکر ہے میرہے شوہر کسی کے سکھایا میں نہیں آئے بع جی انہوں نے سب سے یہ کہہ دیا کہ یہ پڑھے گی
یہ تو بڑی اچھی بات ہے آپا دیکھو پتی سب سپورٹیو ہوتے ہیں تو زندگی خوشنما ہو جاتی تی ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے آپا
میں تو منع کیا تھا لیکن انہوں نے میری لگن دیکھی پھر ایک بار میرے گھر گئے تھے تو میری امی نے ان سے کہا کہ یہ بہت ش شوقین تھی پڑھائی کی ہم نے جلد بازی میں اس کا نکاح کر دیا پھر میرے شوہر نے یہ تھا کہ میرے پرانے ریزلٹ ما گا دیکھے سب دیکھا تو میں نے ایک دن کہنے لگی کہ مجھے پڑھنے تو دیکھو نا کہ اب بچوں کی بھی پڑھائی ہے میں اب تو کر رہی ہوں اب جیسے جیسے بچے بڑی کلاس میں آتے جائیں گے نہیں سمجھا پائی تو کیا ہوگا
نہ نہ یہ تو صحیح کہا بازی آپ نے ام سب سے اچھی بات تے ہی کی دیکھو آپ کے شوہر کو سمجھ آ گئی باز
سمجھ آ گئی یے تو تب ہوا تھا باجی ایک دن ایسا ہوا کی میں نے بڑے والے لڑکی کو پڑھا رہی تھی اس نے مجھ سے کچھ پوچھا آ باجی میں اسے گوگل کرنے لگی تو میرے سے ہاتھ میر سے کتاب لے کے بولا امی آپ کو کچھ نہیں آتا اب میں ہاں اچھا ہے چلو ہاں انہو اس نے جیسے ہی ایسے ہاں قی تمیں آپ کو کچھ نہیں آتا آپ نے امی کیا پڑھا ہے آپ کو کچھ نہیں آتا باجی بھی سن کے میں شوہر وہیں تھے ڈاٹا شوہر نے بھی میں تو اٹھ کے وہاں سے چلی آئی پھر میں بہت روئی میں کیا دیکھو ابھی یے اتنا کہہ رہا ہے آگے کو کتنا کہے گا یے چیز میرے شوہر کو سمجھ آئی تو انہوں نے کہا تو چنتا مت کر میں تیری پڑھائی کمپلیٹ کراؤں گا اب بچوں کو بھی کور کر رہی ہوں باجی جی اور اپنا گھر گرہستی بھی سنبھال رہی ہوں اور اپنی پڑھائی بھی میں کمپلیٹ کرنی
انشاء اللہ یے تو بڑی خوبصورت بات ہوئی بہن میں تو اس بات میں سب سے زیادہ آپ کے پتی کو وہ دوں گی کریڈٹ کیونکی انہوں نے آپ کو دیک کو سب سب سے لڑکے جھگڑ کے اپنی امی سے بھی بحث بازی کری ہوگی ضرور آپا آپا کو نہ بتائی ہوگی ہے نا آج کل کا آپ کو نہ پتا ہی ہے یے ہمارے شوہر جو ہیں یے چلو یہ تو ہمارے لیے سپورٹیو ہے ان کی مائیں جو ہے یے نہ چاہیتی کہ بہوئیں کچھ کرے زندگی
یے تو میں یے نہیں چاہتے ہیں آپ صحیح کہہ رہے اس بات کو ابھی خوش میں جب میرا جب پڑھنا شروع ہوا تھا میری سا ساس نے بولنا بھی بند کر دیا تھا میرے شوہر سے لیکن میرے ش میرے شوہر نے یے کہا میں تمھیں مجھے برا لگتا تھا میں کہتی تھی امی آپ سے بات نہیں کرتی ہیں میرے کو دوشی ٹہرا تی ہیں کی اس کے آنے سے اور باجی صباہر بیٹھ جاتی دو دو چار چار عورتوں کے ساتھ ان سے بھی یے کہہ تی تھیں کہ اس نے بدل دیا میرے لڑکے پے پتا نا کون سا تعابیز پھر ایا کیا کون سی کس پے مولوی پے گئی ہے کس پے کیا کر کے گئی ہے میرے لڑکے پے کیا کروا دیا ایسا ایسا کہتی تھی میں تن دن روتی تھی
جب باہر کے لوگوں سے گفتگو کرتی ہیں نا تو اپنی جان نکل جاتی ہے آپا ایس اسے لگتا ہے یے ہماری کیوں برائیاں پیل رہی ہیں اے ہم نے ایسا بھی کیا ان کی گھر کی بہو بن کے ظلم کر دیا
پرسو کل لیکن میں اپنے شوہور سے کہتی میں شوہر کہتے کہنے دو جو کہہ رہا